ہلو
ہاں بھائی
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خیریت ہے
سب بڑھیا اپنا بتائیے
اپنا بھی الحمد اللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہاں تھے صبح فون کیا تھا تم فون نہیں اٹھاؤ
رافی کنے گئے تھ
کاں
سیر سمان ل نے
اور سمان لگ گیا ہاں
ہوں ہ
سپ کا خریدا وہاں پہ
سب ٹھیک ہے
کیا خریدا تھا تم رفی گنج سے
بس یہی سب گئے تھے سٹی گارڈ مال میں
او اچھا وہاں کا تو بڑی سستا س سب ملا ہے تم لوگ کے مال میں سامان
سٹی کارڈ میرے مطلب میرے موبائل نمبر پہ آفر میں آیا ہوا تھا کہ آپ تو مطلب دو دو ہزار کا سامان لیجیے گا تو ایک ہزار میں ملے گا ایک ہزار آف کیے ہوئے تھا
تب تو بہت اچھا تھا تو کیا ہو گیا آپ کان
ہاں ہاں تو دو گو ٹرازر لیا دو گ ٹی شرٹ لیا ہاف پینٹ لیا سب لے کے دو ہزار کا بل بنایا ایک ہزار روپیہ دیا
ایک ہزار میں ہو گیا ہے بھائی تو اچھا اچھا تھا
سب بڑھیا بڑ برانڈ کا سب ایا سب اسپارکی کر لیا ٹرزرزر
ا بھائی تو کیسے تو سستا دے دیس یار
سٹی کاڈ ا بھی نیا مال کھولا ہے
ا وہ رفی گنج میں یہ تو اسی لیے ابھی بنا سوپ خردے رہا ہے ن کسٹامان کلو آلا
ہاں ہاں اور پہلے بھی ہم سامان لیا تھا نا تو اس پہ بھی دی وہی کے کارن
ا اسی وجہ سے سرا دیہ سوباؤ سر سمجھ گیا
ہ اور پہلے بھی لیا تھا مطلب ن اور کا بچہ کا لیڈیز کا جینٹس کا سب کا
ا مطلب جو بھی خریدو سب پر ہے ن
چپر ڈسکاؤنٹ جو جیسے جیسے جیسے سامان زیادہ آپ کا خریدیے گا وہ نمبر تو آپ
ہاں ہاں وہ اپنا دے گا تم نے ڈسکاؤنٹ بنے پھر یہ پرانا کسٹمر ہے میں
دا پھر اسا مطلب پینٹ وونٹ پہ بھی ڈسکاؤنٹ ہے مطلب جو سترہ سو کا پینٹ اونٹ نا اس پہ بھائی ون گیٹ ون فری ہے ایک کا دو فری ایک فری ہے
تو تو بہت اچھا تھا لے لیتا تم
اتنا لے چار گو سامان لے کے آئیں چار گو ٹروزر چار گو ٹی شرٹ
ہاں صحیح بات ہے اب کتنا لے گا آدمی لگے گا ہی آفر وہاں ایسے بھی بہت کپڑا اپڑا کا سستا مارکیٹ ہے بھائی یہاں ہم لوگ کی طرح لوٹ مارنا
تو یہ سٹی گارڈ جو ہے نا بھارت کے ہر کونے پہ بورڈ لگا ہوا ہے جہاں جہاں لگا ہے رانچی وونچی سب میں سٹی گارڈ کھلا ہے
وہ تو اب کھلا ہوگا ہم جانا پہلے سے تو نہ کھلا ہوا تھا
نہ ابھی کھلا ابھی نہیں ایک مہینہ ہو رہا اوپننگ کی اس کو کا
اچھا مین چوک پہ مطلب مین جو بازار ہے وہی ہے
نہ نہ پہل ہی پڑ جائے گا بازار سے ہم لوگ کا مارکیٹ جو رفی گنجن ہے اس سے تھوڑا سا پہل ہے روڈ میں مین روڈ ساں
تب تو اچھا اکلے گئے تھے کیا کوئی کیا تھا
نہ اکیلے گئے تھ ہیں ہم مطلب وہ آج کتنا تاریخ تھا آج پندرہ تاریخ ہے نا میں ہاں کل ہی بھر کا ٹائم تھا کل سولہ تک لاسٹ تھا آفر کا
تب جا کے آفر کا فائدہ اٹھا لیا ہے ٹھیک
کا فائد آباد میں جیسے نہ صحیح بات ہے وہی چیز ابھی ہم سستا مل رہا ہے بعد میں مہنگا ملے تو آپ فائدہ لے ویسے
وائٹ روزر یہ سب جو لایا ہے وہ دکان میں ہے کوئی سات سو آٹھ سو سے نیچے کی یہاں
ہاں نارمل بنا کمپنی کا پانچ سو کا مل رہا بول رہ بعد ایسے بھی وہاں کا بازار ہم سنا ہر چیز میں بہت سستا ہے باہت کپڑا وپڑا بھی عورت لوگ کا جو لڑکی وڑکی کا سوٹ ووٹ یا کوئی بھی ڈریس لے کہ تو سستا ملا ہے اور وہی ایک دم سیم ہاں یہاں وہی ایک دم ڈگٹو کپڑا تھے گیا سے لے اس کا دگنا پیسہ لے گا
گیا میں تو بہت ہی ہے جب ہم یہاں نائک کا اپنا جوتا لیا تھا چھ ہزار کا گیا میں اس تارا تھا کاچی کا نو ہزار روپیہ
صحیح بات ہے بہت لوٹ مار ہے
ہاں جو سیٹی کارڈ مال ہے نا اس میں ٹوٹل چیز ہے مطلب آپ کا بیگ ہیڈ ٹرولی ہے چپل ہے برتن کا ہم نہ دھیان دیا ہے وہ سب جو ہے جو مطلب گرم پانی والا بوٹل ہوٹل وٹل یہ سب جو ہے نا
سب چیز ملا ہے بھائی
ٹل چیز گاڑی بچپن کی چھوٹی چھوٹی بیڈ وٹ جتنا بیٹ بال سب
مطلب آل ٹو آل ہے کتنا فلور ہے
ٹو فلور ہے
اچھا بہ کلور ہے ہاں تو سامان سستا تو بھیڑ تب تو بھیڑ بہت ہوگی ابھی آفر لگا تو
باپرے باپر کوئی ایسا دن نہ ہے جو اس کا باہر کا جو پارکنگ ہے پارکنگ کھل رہا ہے بائک سے آج میرے جگہ نہ مل رہی تھی لگا کی
سی بات ہے تھا سستا میں ہر کوئی نہیں لینا چاہ پدا کھانا
ہوں اور ادھر بیچ میں آپ ہی لوگ بھی لی ہاں آپ ہی لوگ بھی لی تھا نا بیچ میں تو میرا ہی نمبر دے دیج تھا تو لو کو بھی آفر دی تھا پانچ سو کا چھوٹ دی تھا
وہ سب ترے نمبر سے سوپ گ کر رہی ہے
ہ میں رہی نمبر آب کھ چلاانک بن گئی تر نے معافی دے دی ت اپنے نا آپ نے دولہے کا نمبر
جا تو اس پر آفر نہ آیا
اس کے پہ آب آئے گا نو سو بھائی کے نمبر پہ آئے گا آفر
تو آئے گا نہیں آفر تو پھر جیسے جس کے نمبر پہ آفر آتا ہے
ہ ہزار دو ہزار میں نہ دے آفر دے گا
سننا بھائی تو جیسے جس کا نمبر دیا رہے گا تو وہ نمبر بھی لے کے جانا ہے کا
نہ نہ نہ
نہ نہیں ایسا کچھ نہ نہیں ہے او ہو مطلب آفر کا خالی میسج آئے گا کہ ہاں یہ یہ آفر ہے نہیں
کے بولتا
وہ پپر ہے
ہاں آپ کا اتنا تاریخ تک کا آفر ہے آپ پرچیز کر لیجیے نا آپ کا آفر ختم ہو جائے گا
رہ ہے بتا تو ایسے بھی وہاں بہت سارا مال ہے بھائی ننانوے والا بھی جو ایکٹو مال کھلا ہے کتنا ہم لوگ کی طرف سے جو گئی تھی ہاں بائی اتنا سمان خریدینے ہے ن نالب وہی ہم لوگ یہاں مال میں دیکھا ہے جو وہاں سے لے کے کیا ہیں ممانی لوگ یہاں ایک سو ننانوے اور وہاں ننانوے میں دوٹھو کچنانوے بہت سستا ہے وہاں یار
منی مال کم سے کم یہاں رافی گنج میں تو پانچ گو نائنٹی نائن منی مال
بہت بڑا سارا کا بائی میرا بھی جان
رافی دن بہت بڑا میں پھیل گیا ہے اب چھوٹا موٹا نہ رہا
ہے ن تبھی ن اتنا مال کھل رہا مطلب کہ ضرور بڑا ہے تبھی نہیں
ہ اور مال ایک سٹی گارڈ ہی ہوگی گیا ایک ریلائنس کا ٹرینس کا مال ہے
اب تو آئیے ہے پھر وہاں تو گیا کوئی جاتا ہی نہ ہوگا تم لوگ
نہ ہم لوگ گیا شاپنگ کریں نہا جہاں گیا سب یہیں ہوا ہم لوگ کا شاپنگ
تب وہیں سے لے لو ہے میں اور موسم کیسا ہوتاھر
موسم تو ٹھیک ہے صبح میں پانی ہلکا آیا تھا
ا نہیں ہم لوگ کے یہاں اب ہلکا ہلکا بارش ہوا صبح میں لیکن پھر ا س ہی ہے ابھی اندھی را کی یہے ہے دپ
نہ ہم لوگ میں دھوپ ہم لوگن اک گیا ایسا صبح دس بجے تک اندھیرا کیے ہوئے تھا کہ لگا کہ پانی اتنا گرے گا اتنا گرے گا
بہت مارے گا ہاں لیکن بس بادل کر رہا بایا پانی نہیں برا سی نہ رہا ا ج آب کہاں نہیں ان سب چل رہا صبح چھ بجے ہم لوگ یہاں تھوڑا سا دس منٹ خالی بارش ہوئی تھی روسی ہی
وہی وہی وہی یہاں بھی یہاں بھی دس منٹ
ہ نہیں دموسے ہی اور پھر ایک دم آرام سے دھوپ نکل گیا اور پھر جب دھوپ نکلا اب ابھی دیکھ رہ ہیں کہ پورا اندھیرا کیے ہوا
نہ ابھی ہم لوگ کا دھوپ کیے ہوئے ہے لیکن ہوا چل رہی ہے گرمی ہی نہ اتنا
ہے نہیں ہاں چار گرمی سے بہت بجاری برساتی گرمی بہت دماغ خراب کرا ہے
پانی گر کے جو گم کر دے نا بند ہو جائے گا تو باپ رے باپ گرمی
لگے کہ انسان کا جان گھٹ جائے گا اب آپ اب یہی ہے کہ چلی گئی
آپ ہی آئی ہیں آج گئی ہے رفی گنج گئی ہے آپ ہی
وہ بھی گئی ہے سب نکے
بابو کا سامان وامان لائے گئی ہے یہ سب کمپلانی سے
خریدے وہیں سے کتنا دور ہے بھائی وہاں سے تم لوگ کے گھر سے
آار کلو میٹر
چار کلو میٹر بڑیے نزدیک ہے
ہوں
کوئی آدمی چاہے گا تو آوٹو ووٹو چلتا تو یہ ہوگی نا
ہاں آوٹو ہاں ہر گاڑی آٹو پہلے والا بنا رہا ہے گیا جو پہلے سے اب بولتی تھی آٹو نہ ملا آٹو نہا آپ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ پہ آٹو
ہاں سب دھیرے دھیرے وکاس ہو رہا ہے تو اب سب چیز کا سویدھا ہو گیا ہے نا
ہپ
تو بابو کو لے کے بھی گئی ہے کہ اکیلے
آیں آپ بابو تو پریشان کیے ہوئے تھ تھا ابھی امی کے پا گیا میرے ہی پس تھا
او چھوڑ کے چلی ہی جا رہے روو نا وہ
روئے گا تھوڑا بہت اس کے بعد کھیلے لگے گا
بچارا را جرا وہی کام نہ ہاں
زیادہ جیت کے رہ رو لا ہر گھڑی دکان میں جائے لا
خ لا کہ پیسہ تو خرید کے دو ہاں پورا چٹ رہا مگر وہ چھوٹا سے ہاں نہ ایسے بھی کہ سب کھات بچپن سے نہ بتاتی تھی چاول دال سب کھاتا تھا وہ چٹورا نا
د دنات پی رہا ہے ا کا دودھ خالی ایک ٹائم پی رہا ہے صبح میں ا ایک ٹائم رات میں سوتے گڑی باقی کھانا ہم لوگ کھا بیٹھے ہیں تو کھا ل بیٹھ جا رہا ساتھے
تم پتا ہو اچھا ہی ہے بھائی دودھ بچا رہا ہے پیسہ خرچہ کم ہوگا اس
ہاں نہ تو وہی سیب وب جو کھا ہے نا صبح صبح فریج کھول کے دیکے
ہاں
اپنے سے کہ ہے کہ نہ پھر فریج ول کے کہ بہت تیج ہے
ماشاء اللہ کہ بہت تیز ہے ہوا ہے سبھی چھوٹا سا تو ہےئی ہے لیکن تیز بہت ہے
ہاں تو وہی ختم ہو گیا اس کا سیب ک لائی سب تو وہی آپی گئی ہے لائے ہوئے اس کا
ہاں وہ س الٹر سب کمپلانی سب لا رہی ہے ن
سے منگوا دیا آفر میں دے رہا تھا دو کے جی کا
ہاں آن لائن میں ابھییل لگا تھا ن فپکارٹ امزن سے سب پہ صحیح رہا ہے آن لائن والے میں زیادہ آفر دے ہیں وہی چیز دکان سے لے گا تو ایک
بہت مہنگا آپ ہی بولی تے سڑھے تین سو کا م آدھا کے جی دے ہے سمجھیں ابھی یہ آٹھ سو روپے میں ہم دو کے جی منگوا دیا ہے
ہ آن لائن والا بہت کوئی کوئی چیز ہے د ہم سستا دے دیں ہیں آفر میں اور پھر جب کو کوئی چیز مہنگا بھی رہا ہے لیکن جب آفر لگا ہے تو سستا ہی ملے ہے
ہوں
اور کھانا پینا ہو گیا بھائی
ہوں کھانا پینا نہ
نہ کائے ہو بھی ہلو ہیلو ہلو کہاں چلا گیا بھائی ہیلو ہلو ارے تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے ہلو